ہیلو
ہلو السلام علیکم ہلو اللام علیکم اور فرمائ سب خیریت سے ہے
خیریت سے آپ بتائیے کھانا وانا ہو گیا آپ کا
جی ہمارا تو کھانا وغیرہ ہو گیا آپ بتائیے آپ کا ہو گیا
ہاں ہمارا بھی کھانا ہو گیا آج کیا بنایا تھا آپ نے
کچ جی ابھی اس گرمی میں تو کچھ ہلکا پھلکا ہی تو دال چاول بنایا تھا بس
سیم ہمارے گھر پہ بھی آج یہی بنا ہے
کیا بات کر رہی ہے یہ بہت ویسے تو اتفاق کی بات نہیں ہے کیونکہ اتنی گرمی میں یہی بنتا ہے ہمارے یہاں تو
اور جس کے یہاں پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے گھر پہ تو روز ہی بنتا ہے وہ بھی ایک ٹائم کھانے کو ہی ہوتا ہی ہے دوسرے ٹائم پہ تو کھانے کا من بھی نہیں کرتا اتنی گرمی ہے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا ہی پینے کا من کرتا
جی
اور فرمائیے کیا کر رہی تھی اب
ج کچھ نہیں ہم تو سوچ رہے تھے جیسے ایجوکیشن ہوتی ہے مطلب تعلیم ہوتی ہے کہ ہر انسان کو تعلیم لینے کی مطلب بولتے ہیں نا بہت ضرورت ہے کہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہے
بالکل اور یہ ہمیں غلط اور صحیح کا بھی فرق بتاتا تی ہے
جی یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ جس انسان کو تعلیم نہیں ہوگی اسے سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے یا کیا سماج کے لیے صحیح ہے
بالکل اور ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہے جس کے اندر تعلیم ہوتی اور نہیں ہوتی تو ان کے ان کے بہیویئر ان کے برتاؤ سے ہی پت چل جاتا ہے
جی یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے مطلب ان شارٹ کہا جائے تو مطلب پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا فرق ہے نا جو ان کے سوبا سے ان کے کے بھا سے ہی پتا چل جاتا ہے
بالکل کئی کئی ایسے بھی ویکتی ہوتے جو نہیں بھی پڑھی لکھ گھر آتے ہیں پھر بھی ان کا سوبا اتنا اچھا رہتا ہے بات چیت کرنے میں کھانے پینے میں کہاں کیسے چلنا چاہیے کیسے بات کرنا چاہیے ان کا سوبھؤ اتنا اچھا لگتا ہے کہ سامنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے
جی لیکن دیکھا جائے تو پڑھنے لکھنے کا کئی مطلب فائدہ ہے کیونکہ ہمیں مطلب کوئی بہت آسانی سے ہمیں اپنی باتوں میں نہیں الجھا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک خود کا وے آف تھاٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز کس طریقے سے سوچنا ہے یا کس طریقے سے بولنا ہے
بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ اور غلط صحیح کا بھی فرق پتا پ چل جاتا ہے کئی کئی ہمیں جگہ بھی دیکھا بھی ہے اور ٹی وی وغیرہ میں بھی سنا ہے جو نہیں پڑھے لکھے رہتے ان کو کوئی بھی پیپر وغیرہ سائن بھی کروا لیتے اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے
جی یہ صحیح کہا آپ نے
ا بینک وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو ان کو اس ٹائم پہ بھی بڑی د کتے آتی ہے
جی صحیح کہہ رہی ہیں اور جیسے جس انسان کو تعلیم دی جاتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ مطلب سمے کا بھی کیسے مطلب یوز کرنا ہے یا جی ڈسپ لین کیا ہوتا ہے کیسے کیا کرنا چاہیے وہ ساری جیسے اس میں جھلکتی ہے
بالکل آج کل کے بچوں کے اندر وہ سب اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تو بچے کا رہتے تھے پہلے تو فون وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا تو اپنا زیادہ سمے پڑھائی لکھائی کھیل کود وغیرہ میں لگاتے تھے آج کل تو فون وغیرہ کے آنے کے بعد تو پڑھائی لکھائی ہوتی نہیں اور سارا دن فون وغیرہ میں ہی لگے رہتے ہیں
جی یہ صحیح کہا آپ نے اور جیسے کہ ہمارے یہاں کے سارے بچوں تو دیکھا جائے گا نا تو چار چار سال کے بچوں کو اتنا مطلب چشمہ وغیرہ آ گیا ہے مطلب ابھی سے ان کی آنکھ اتنی کمزور ہو گئی ہے
بالکل یہ سب کرنے سے ان کا شریر سواستھ بھی اچھا نہیں رہتا ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دو تین گھنٹے فون چلا لیتے جن کی وجہ سے موٹاپا وغیرہ بھی آتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں اتنے بچوں کو یہ سب بیماری آ جاتی
جی اور یہ ساری چیزیں نا تب ہوتی ہے جب ماں مطلب والدوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور یہ چیزیں ہم تبھی پت کر سکتے جب ہم نے کہیں سے تعلیم لی ہو
بالکل جن کے امی ابو جو تعلیم لیے رہتے ہے وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز غلط نہیں ہے
جی اور یہ ساری چیزیں نا مطلب ان کے پیرنٹنگ میں دیکھنے بھی ملتی ہے کہ وہ ایجوکیٹیڈ ہے یا نہیں ہے
بالکل
ہمارے یہاں پہ بھی مطلب ہم نے بہت دیکھا ہے کہ مطلب لڑکا لڑکی کا فرق اس میں نہیں ہوتا ہے نا اس گھر میں زیادہ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ مطلب پیرنٹس تعال والے ہوں یا ایجوکیٹیڈ ہوں جو بھی کہہ لیں آپ
بالکل جے بات کرا گے ہلو
ہلو
آواز نہیں آ رہی ہے
اور کہیے آپ اور کیا کر رہی تھھی آپ
مے کل کیا کچھ نہیں ہم تو بیٹھے تھے
اچھا
سوچے چلو آپ سے ہی بات کر لیں
سی فرمیا آ نے ہم بھی یہی سوچ رہے تھے ہم اکیلے بیٹھے چلے آپ سے بات کر لیتے ہیں آرام سے
بالکل تو صحیح صحیح غلط کا فرق تب پت چلتا ہے جب آپ پڑھنے لک ہو یا نہ ہو نہیں رہتے تو بی تکلیفیں ہوتی ہے آج کل تو فون وغیرہ میں بھی بہت لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے
جی یہ ہم نے بھی دیکھا ہے جیسے سافٹ ویئر انجینئرنگ مطلب سافٹ ویئر بنانا ایپس وغیرہ بنانا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ا بھی فون سے سیکھ سکتے ہیں
بالکل کئی بچوں کو سیکھ بھی لیے ہیں کرتے بھی ہے کام وغیرہ اپنے گھر میں تھوڑی مدد بھی کرتے ہیں سیکھ کے وہ تو اپنے اپنے پر پر رہتا ہے کہ کس کو کیا سیکھنا ہے کس کو نہیں سیکھنا نا ہے
جیسے مطلب وہی انہیں کے ایج کے بچے مطلب فری فائر کھیلنے میں یا پب جی کھیلنے میں اپنا پورا دن ضائع کر رہے ہیں اور وہ جو مطلب جو بچے سیکھ رہے ہیں تعلیم لے رہے کوئی نہ کسی نہ کسی چیز کی وہ اس ایج میں جا کے اپنے مطلب ماں باپ کو اپنے والدوں کی ہیلپ کر رہے
بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ تو اپنے پہ ہی رہتا ہے کہ اپنے کو کیا سیکھنا ہے کیسا سیکھنا ہے غلط صحیح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رہتا تا ہے تو اسی عمر کے بچے بہت مچھ کر بھی لیتے اور سےر کے بچ چ کچھ بھی نہیں کر پاتا فون وغیرہ میں لگے رہتے ہیں زیادہ دھیان رہتا ہے آج کا تو یوگ اتنا ہی اچھا ہے کہ کئی بچ بچوں کا پڑھائی لکھائی میں من بھی بھی نہیں لگتا تو بہت سارے فیوچر پلان بھی ہے جس کو کھیل کود میں زیادہ من لگتا ہے اپنا کھیل کود میں بھی آگے بوشیہ بنا سکتے ہیں
کچھ نہیں تو انشاء اللہ سارے بچے کچھ نہ کچھ تو کر لیں
بالکل آج کل تو بہت سارا آپشن بھی آ گیا ہے جس بچوں کا جس میں من لگتا ہے تو وہ اس میں کرتے ہیں جن کے بچوں کا پڑھائی لکھائی میں من کرتا ہے تو وہ پڑھائی لکھائی میں اپنا بوشیہ بناتے کھیل کود میں من لگتا ہے تو کھیل کود وغیرہ میں بھی بوشیہ بناتے کھیل کود وغیرہ میں کتنی ساری کھیل کود ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے کریئر اپورچونیٹی وغیرہ بھی ہے
صحی کہہ رہی آپ مطلب بس اس چیز کی نالج اس چیز کا ایجوک شن مطلب کسی انسان کے پاس ہونا چاہیے جن کو یہ سمجھ میں آئے کہ اگر میرے بچے کا من پڑھائی میں نہیں لگ رہا ہے تو یہ یہ اس جگہ جا سکتا ہے مطلب ایسا نہ ہو کہ ان کا کریئر خراب ہو یا ان کا بھوشیہ مطلب کسی کسی بھی طریقے سے دؤ پہ ہے
بالکل یہ سب ان کی امی ابو دیک دیکھنا چاہیے کہ کوئی امی اب ہوتے ہیں جن کے بچے نا پڑھائی لکھائی دکھ ان کا زیادہ من نہیں لگتا ہے پھر بھی ان کو بار بار فورس کرتے رہتے ہیں
جی اور فورس کرنے کی وجہ سے جی
وہ میں زیادہ من لگتا ہے تو وہ اس چیز سے ہٹاتے ہیں کہئی کئی ماں باپ کو بھی پتا نہیں رہتا ہے کہ کھیل کود میں بھی اپنا اچھا بوشیہ بنا سکتے ہیں
کہیں تعلیم لی ہوتی تو انہیں بھی پتتا ہوتا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے تو یہی ڈفرینس ہوتا ہے جنوں نے مطلب ایجوکیشن کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور بنا ایجوکیشن کے بڑے ہوئے ہیں اس میں
یہ بھی پڑھے لکھے رہتے پھر بھی آج کے ٹائم کیا آج کے یوگ کے حساب سے چلتے ہیں
جی وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ
آگے چل رہا ہے تو اور اپنا دماغ وہیں پیچھے ہی چھوڑ کے چلے يوگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلتے رہنا چاہیے اب تو آج کا یوگ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں اپارچونیٹی دیکھا جائے گی یہ آپ کو اس چیز میں من نہیں لگتا تھا آپ دوسریے چیز میں اپنا لگا سکتے کئی بچوں کو فون وغیرہ میں زیادہ من لگتا ہے فون وغیرہ میں بھی بہت کچھ آتا ہے کہ آپ ایپ وغیرہ بنا سکتی ہو گیم وغیرہ بنا سکتے ہیں جو بچے زیادہ گیم وغیرہ کھیلتے ہیں تو سب چیز آ گیا ہے
سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ آن لائن کلاسز بھی دیکھ سکتی ہیں وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے
وغیرہ پہ مل ہی جاتی ہے
اور ایسا بھی نہیں کہ بہت مہنگا ہے بہت سستے میں کلاسز آ جاتی ہیں
بالکل کئی کئی تو فری بھی رہتے یوٹیوب وغیرہ پر جو ویڈیو ڈالتے ہیں اور فرمائیے آپ کے یہاں کے بچے کیسے کھیل کود میں زیادہ من لگتا ہے کہ
ہمارے یہاں کے بچوں کا صرف من کھیل کود میں لگتا ہو لیکن مطلب کہا جاتا ہے نا کہ مطلب ایک مستی والے بچے ہوتے ہیں اور ایک بدتمیزی والے بچے ہوتے ہیں ہمارے یہاں بدتمیزی والے بچے ملیں گے آپ کو
ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے ہوتا ہے کہیں کہیں چھوٹے بچے ایسے ہی ہوتے دھیرے دھیرے یوگ بڑھتا رہتا ہے تو ان کے بھی سمجھ بڑھتی ہی ہے
جی لیکن مطلب یہاں کی پرابلم یہ ہے نا کہ اگر ماں باپ سامنے سے انیشیٹو لے کر بچوں کو مطلب سمجھائیں تو وہ بات الگ ہو جاتی ہے
بالکل
کیونکہ مطلب ایسا ہو جاتا ہے بچوں کو کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہیںیا ہمارے والد ہی اسی چیز کو بڑھوا دے رہے ہیں تو وہ صحیح چیز ہوگی
بالکل یہی فرق ہوتا ہی ہے
جی چلیے آپ سے بات کر کے ہمیں بڑا اچھا لگا کہ آپ کے بھی
سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ خدا حافظ